وحمۃ اللہ ارے یہ یہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ جھٹکا کا کیوں آپ مجھے دے رہے اس وقت میں تو مطلب پانی کی بوتل میرے ہاتھ میں تھی میں پانی پینے کے لیے اٹھا اچھا اچھا وہی میں کہہ رہا ہوں میں پانی پینے کے لیے بوٹ میں نے ہاتھ میں اٹھی میں نے نیچے سے کچھ جو ہے گرین گرین دیکھا میں نے دیکا یہ نیچے گرین گرین کیا چمک رہا ہے اچانک یہ حملہ کہاں سے ہو گیا مجھ پر وہی تمہیں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا کہ یہ چیز کہاں سے ہو گئی ہاں وہی وہی تو اچھا ہوں ہ ہ صحیح ہاں خوشی سے بھی رہنا چاہیے نینا سے بھی رہنا چاہیے سب سے رہنا چاہیے
یہ آپ کی بول رہی تھی آپ کی جو بڑی
اچھا
والی بہن ان کو اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا ہے
اچھا کون سی والی بڑی بہن مجھے آپ وہ بول رہی تھی جی جی
خوشی خوشی خوشی
صحیح
خوشی تو پھر وہ کیسے اپنا کاروبار شروع کر رہیں
ہ اچھا مطلب کیا بولا مجھے تو اچھا
و کر لو جی پتا نہیں میں نے سوچا آپ کو پتا ہوگا اسی لیے میں آپ کو پوچ
جی آج کل پتا کیا ہو گیا میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا آج کل ہاں آج کل سب کو لگتا ہے کہ کہ بزنس شروع کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے بہت ہی زیادہ جو ہے کم چیزیں مطلب کم محنت والا کام ہے پر یہ پھر جب اس میں ہ ارے نہیں آسان نہیں ہے یہ کہتے الگ ہے کہ آسان ہے پر جب آپ اس کنویں میں
کہہ رہی ہوں کام محنت والا کام ہے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ کام
اچھا ہاں
جس میں ایک تو سب کچھ آپ کے آپ نے
جی
میں جیسے ابھی فار ایگزامپل
جی
میں ج کہ جیسے ہم دفتر جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم کس کے
ا ہ ہاں
لیے کام اس کے لیے کام کرے ہاں
ہوں ہاں وہ بات تو وہی وہی ہوں ہ جی صحی صحی
بولنے کا کیا کہتے ہیں ہم
اچھا ٹھیک ٹھیک جی ہوں ہوں ہوں اچھا
کاروبار بار بڑھا رہے اتنی محنت اگر ہم اپنے کاروبار پہ کریں کریں
ہوں ہوں ہ ہاں تو وہی تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا اب جس جس میں وہ جگرا جگررا جو ہے کاروبار شروع کرنے کا وہ تو کر دیتا ہے وہ تو ادھر ادھر نہیں دیکھتا جیس وکس نہیں ہوتا ہے وہ تو پھر نوکری ڈھونڈ دے انسان تو پھر کیا ہی کرے گا انسان بیٹھ کے بھی تو کچھ تو کرنا چاہیے نا انسان چاہے وہاں سے کرے یہاں سے کرے پت کچھ تو کرنا پڑے گا جی اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک دل آپ کا بھی کمزور ہے اچھا پر کیوں اچھا ہاں اس معاملے سے مطلب کہ
جوخم لوں نہیں نہیں میرا دل
ٹھیک جوخم لو آپ
ہر معاملے چاہے کوئی بھی معاملہ ہو
اچھا
جی جی
کوئی بھی معاملہ جی صی صیح سحی سحیح تو اچھی بات ہے بہت ہی اچھی بات ہے عمدہ ہاں
پ میرا د تو اس لیے میں کرنا
اچھا ٹھیک ٹھیک جی جی ہاں وہ تو ہے ہی اس کے لیے پ سوچنا وہ سب کچھ پڑتا ہے اچھے سے جو ہے وقت لگانا پڑتا ہے جی صحیح وقت دینا پڑتا ہے تو وہ بات بھی ہے ہی تو
ہ کو وہی گارے
جی صحیح صحیح ہاں اور بتائیے آج آپ کا جو کاروبار ہے وہ کیسا چلتا مطلب آج بھی آپ کی کلاسز تھی نا ہاں آج آپ نے کوئی کلاسز دی لیکن آج ایسی بیٹھ
تین ہی آ رہی ہوں نہیں نہیں میں نے صبح میں نے جب سے
ٹھیک ٹھیک
یہ تب سے بھی صبح چھ اس سے لگ بھگ پونے سات کی نا پھر میں نے کہا چھ
ہاں
سے پونے
اچھا چھ سے پونے سا جی صحیح ہوں ہوں اچھا ٹھیک
و جیسے لے کے پونے آٹھ تک کی لگ بھگ دس منٹ کم آٹھ تک کی پھر آٹھ
اچھا اچھا اچھا وہ کل والی تھی یا پھر وہ الگ تھے کوئی ہ ہ
نماز نہیں نہیں الگ روز الگ ہوتا ہے ڈیمو میں روز لوگ الگ ہوتے ہیں
اچھا آپ ڈیمو کلاس لیتے ہیں فی الحال ابھی ہ اچھا
ہ ہاں کل اور آوج میں نے ڈیمولی شاید بچہ اسائن کریں گے اور میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں پر
جی انشاء اللہ انشاء اللہ ہ ہ جی جی انشاء اللہ جی صحیح صح اچھی بات کر رہے ہیں آپ تو مجھے آپ یہ بتا دیجیے کہ مطلب جو بچے ہیں وہ آپ سے متاثر ہوئے یا پھر یہ وہ کہ کہہ رہے تھے کہ یہ کب ہمیں چھوڑے گی جی ہوں
اب میں کیا مجھے لگتا ہے میں ٹھیک دے دیتی ہوں ڈیمو ا مجھ جہیں پتا بہت سے ٹھیک لگتا کیکہ آج میں نے جتنے پٹملیے کم سے کم دو مطلب ایک میں بھی ابھی گروپ والا تھا دوسرا ایک والا تھا سب نے کہا کہ ک جب
اچھا
مف
جی ج اچھا
تو کہ نہیں ایسا نہیں ہے
اچھا مطلب مجھے وہ کس معاملے سے آج آج پھر سے آپ نے وہ صحیح طریقے سے لیا یا پھر وہ اس لیے بول رہے تھے کہ کیا آپ ہی پڑھاؤ گی
بہت آپٹمسٹک عورت ہوں تو میں وہ ویسے ہی لیتی ہوں
اچھا صحیح صحیح صحیح ہاں اچھا
تو کیا کیسلا تھا اور سب کو میں نے پوچھا سشن کیس لگا سب نے کہا ہمیں سشن بہت اچھا اچھا لگا ہمیں بھی بہت مزہ آیا کیونکہ میں نے بچوں سے بھی بہت کی بات پیرنٹس سے بھی بہت تو اس نے کہا کہ ہم نے پہلی
چھ
بھی لیا لیا وہ اچھا تھا اور جس نے کلاس
ج
می وہ احترباد میں تو پھر میں تو کمپنی کی پالیسیز کے حساب سے مجھے بولنا چاہیے یہ سب یہاں اچھے ہی ہے تو وہ آپ کو
اچھا اچھا جٹھیک
ہاں پھر کیا ہو گیا کہ بس یہی چیز تھی تو
ہاں ہاں صی
بالکل تھا تو باقی بھی
ہی
دوسری پہلی والی میں شاید میں آپ کو بتاتی ہوں
جی ٹھیک جی بتائیے بتائیے ہوں ہوں
ہوں
صحیح صحیح ہوں اچھا چلیے ٹھیک ہے ہاں کیا گرمی اچھی گزری آپ جچا گرمی کا کیا سن رہا اب گرمی کا کیا مطلب ہاں تو جو ماحول ہے
بجے س جب والی کلاس میں میرے پاس ایک بچہ تھا وہ سات سال کا تھا وہ یو اے ای سے
اچھا ٹھیک ٹھیک او ہوو ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی جی جی جی ابھی بھی ہاں ہاں ہاں ہاں
جے والے بچے تھے اس میں تین تھے لیکن اس میں آئے دو ہی تھے ایک اور دوسرے
ہوں ہ
اراد
ہاں اچا مطلب یہ انگلش کے وائ د انڈ تھ اچھا انڈینس تھے کہ بوی کے ریزیڈنٹس تھے
ہے نہیں وہاں کے ریزیڈینس تھے وہ ادھر ہی کہتے ہیں نا بٹ اپ یو ایس
ہاں ہاں ہاں جی جییح آپ ایک کام کریے آپ انہیں سے ج جان پہ چ بڑھا دیجے تاکہ آپ کو جو ہے وہاں پھر مطلب اچھا سا کوئی کام مل سکے جی جی آپ جان پہچان بڑھا کے شروع کرتی ہے وہ جان پہچان بڑھانا
تین جی جی آپ کو مجھے بولنے کی ضرورت ہے یہ تو اب ہے اس میں
او ہوو ہو مطلب ہاں مقصد تو آپ کا یہی ہوگا کرو ایش
جو یو اے کی کلب
ہاں
س یووین اس کا جو اس کی جو ماں تھی وہ بہت اچھی تھی
ٹھیک ٹھیک
مجھے ٹیچر ہوں میں بھی پڑاتی ہوں
اچھا
میرے بچوں نے پڑھا ہے میں نے ان کو لکھوایا بھی ہے ل ایک
اچھا
میرا بیٹا نہیں ہے نہ ہی لکھتا ہے میں بول تو میں نے اس کو صرف
سچ میں سچ میں
جی توینڈ آف دا سیشن جب میری اس کے ساتھ بات ہوئی تو اس نے کہا ی بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو ایک پیج لکھوایا کہ بہت بڑی بات ہے تو اس کا یہ میں یہ اچھا فیڈ بیک ہی لیتی
نہیں او ہوو ہو ہو نس نس تو میں نے آپ کو کتاب سے کہا تھا کہ آپ ٹیوشن سینٹر شروع کر دیجیے اب صبح چار بجے سے لے کر ساڑھے پانچ تک ان کو پڑھائیے گا پھر وہاں سے لے کر باقی ان کو پڑھائے گا اتنا اچھا ہے اب کم سے کم مہینے کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ انشاء اللہ کر کے چالیس سے پچاس ہزار آپ کمائیں گے انشاء اللہ ز جی جی جی آپ ٹینشن مت لیجیے ہاں ہاں
میں اور دیپا بل جاؤں جی
ہاں کوئی نہیں بادا وی تو نزدیک ہی ہے صبح ص وہ چھوڑ دیا کروں گا میں آپ کو وہاں پر کوئی جو پرواہ کی بات نہیں ہاںاں
میں آپ بنا لیا
جی اچھا نہیں نہیں میرے پاس تو ٹینشن نہیں ہے کیونکہ میرے پاس تو مطلب ٹینشن کا کوئی کام ہی نہیں ہے ہاں ہاں جی جی جی بچے تو آپ کو پڑھانے ہیں تو آپ کو سوچنا ہے ہاں کیا ہے جی جی جی صحیح صحیح
نہیں آپ کے پاس تو ماں ہے آپ کے پاس ٹینشن نہیں ہے آپ کے پاس ماں ہے
ہاں وہ تو ہے ہی اس سے کیا ہی بول سکتے ہیں جی صحیح صحیح ہوں ہ ہاں تو پھر آگے بتائیے کہ کیا ہوا آگے بھی ہاں جو ہے جی صحیح ہاں
ہاں ہم نے بہت ساری باتیں کی کاام ہوئی اور ہر بار کی طرح کوئی کانسلر تھا پت ہے جب میں نے جو میں نے
اچھا
پہلالچے تھے
ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک جی جی صحیح ہاں ہاں ہاں
سیلس میں ہوتا ہے اس نے مجھے پھر واٹس ایپ پہ میسج کی کے یا بول
ٹھیک ٹھیک
رہنا کی ہے اس نے مجھے بولا کہ
اچھا
آپ اس کو
اچھا اچھا ا ماشاء اللہ ماشاء اللہ مطلب وہ بہت ہی عمدہ جی ہے عمدہ ہاں مطلب کیا ہی یہ کہ بہت ہی خطرناک بنتی جا رہی ہے آپ دن بدن اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک اچھا تو اچھی بات ہے اچھی بات ہے تو مطلب ماشاء اللہ بہت اچھی جو کام کر رہے ہیں وہ آپ جی تو چلیے ہمارا وقت بھی و ختم ہوتا ہے اب میرے پرچے گا مہربانی کر کے کہ تیار رہے گا مہربانی کر کے انتظار کیجیے گا جی جی اللہ حافظ